اچ
ہاں ہیلو
ٹھیک ہو
ہاں آپ ٹھیک ہو
ہوں اور سناؤ
مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ت آج کل اگر ہم دیکھیں گے علم کے بارے میں مجھے آپ سے ب کرنی تھی کہ ہم جو ہمارے بچے ہیں وہ اسکول جاتے ہیں لن لیکن آج کل مجھے لگتا ہے یہ اسکولوں میں انہوں نے یہ بنایا ہے یہ کاروبار کائی وغیرہ یہ کاروبار بن گیا ہے مطلب آج آج کل اسکولوں میں زیادہ دھیان اب پڑھائی پہ ہوتا ہی ہے مطلب انسان اگر اگر انسان کو وہاں پہ سکھاتے مطلب ادب پہلے تو ادب سب سے زیادہ ضروری ہے کیونک ادب کے بغیر علم کا کوئی
وجود ہی نہیں ہے بالکل صحیح بات ہے
اگر ہم دیکھیں آج کل کی اسک اسکولوں میںب زیادہ تر یہ باہر لیا جاتا ہے اور باقی باقی چیزیں کرائی جاتی ہیں لیکن جو ان کو سیکھنا چاہیے اس
وہ نہیں سکھاتے ہیں بالکل صحیح بات ہے صحیح بات ہے اور کیا
اپنی زندگی کی سب سے قیمتی نعمت ہے اگر ہم دیکھیں گے
اگر ہم علم اور ادب صحیح بات ہے پہلے ادب سیکھنی چاہیے پھر علم لیکن ہمار آپ کا کہنا سچ ہے انہوں نے صرف اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے یہ اسکولس کھولے ہیں اور کچھ نہیں بس فیس بڑے بڑے گاڑیوں کا فیس الگ لیکن جو بنیاد دینی ہے بچے کو وہ نہیں ملتی ہے
اور اگر ہم دیکھیں گے آ کل جو وقت خ جیسا چل رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے جیسا ماحول ہے آج کل تو سب سے پہلے آج کل جو ہے اسکولوں میں دینی تعلیم ہونی چاہیے لیکن آج کل اتنے زیادہ اسکول نہیں ہے ایسے مطلب اگر ہماری کشمیر میں ہی دیکھیں گے تو ایسے کچھ اسکول ہے جہاں ج تعلیم جو ہے اس پہ توجہ دی جاتی ہے
ہاں بالکل اگر ہم یہ چھوڑیں کہ آج اگر ہم اپنی ایج کی جب میں اپنی بات کرتی ہوں ہر اسکول میں پہلے یہ دینی تعلیم دی جاتی تھی لیکن اب جو جیسے جیسے لوگ آگے بیٹھتے گئے اسکولوں میں بھی تبدیلیاں آئی آدھی اسکول تو اب کہہ رہے ہیں کہ پردہ بھی مت کرو پچھلی بار نیٹ پہ آیا تھا کہ پردہ بھی مت کرو
ہاں اور یہ اسکولوں میں مطلب اور انہوں نے مطلب کچھ اسکول ایسا رکھا ہے کہ اس کلاس سے اب آ لگا اس کلاس سے آب میں الاڑی اگر کوئی جاتا ہے نا یہ ج آب لگا کے میں نے خود دیکھا ہے میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آتی اس نے بولا ہمیں بولتا اسکول میں آپ کیوں حجاب لگاتی ہو یہ الاؤڈ نہیں ہے یہاں پر مجھے لگتا ہے لیکن گھر والوں کو بارے میں سوچنااہے ان کو اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں داخل نہیں دینا چاہیے ہے نا لیکن آج کل ہے نا اس میں بھی آج کل لوگ بولتے ہیں اس نم بچہ اسکول میں ڈالا میں بھی ڈالوں اس میں بھی آج کل یہ
آ جو یہ دیکھا دیکھی ہو گئی نا اسی سے انسان کی عقل بھی ختم ہو گئی اور جو اصل چیز ہے وہ بھی دب گئی کیونکہ اگر جیسے جیسے دیکھو اگر آپ میں آپ ہی کی بات لوں گی کہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹ آئی انہوں نے کہا ہمارے کلاس میں یا آپارے اسکول میں ہجاب الاؤڈ ہے اس کی ماں باپ کیوں نہیں یہ اسٹپ اٹھایا وہ کیوں نہیں گئے وہاں پہ کیا ہمیں ہمیں دین سے پ ہمیں دنیا سے پہلے دین کا سوچنا ہے آخرت میں جواب دینا ہے ہ ہاں اور پت ہے وہ باقی لوگ اس کا کتنا سپورٹ کرتے نہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس کا کا ہجاب اٹایا ہوگا تو بس ان کو تو شی مل گئی وہ لوگ ایسے وہ ہمیشہ کریں گے نہیں تو علم لوگوں کو
اصل میں آج کل لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے اگر انسان ایک کا علم جو ہے وہ انسان کو سوچنے سمجھانے فیصلہ کرنے کی طاقت دی ہے اگر جو ب ع ہو ہے نا جس کو کچھ پتا ہی نہیں ہوتا ہے وہ مطلب جہالت پہ ہوتا ہے اس کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے مجھے کہاں پہ کون سی بات کرنی چاہے کس طریقے سے کون سا صحی فیصلہ ہے کون سا غلط فیصلہ ہے اس بارے میں اس کو کچھ بھی پتا
کچھ بھی پہ نہیں ہوتا ہے ہاں یہ بات صحی ہے لیکن مجھے لگتا ہے آج کل کے دور میں مجھے یہ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن کہنے پہ مجبور ہو گئے کیونکہ آج حالات ہی کچھ ایسے ہیں مجھے لگتا ہے آ آج کل کے پڑھا ہی سے بہتر ان پڑھ ہی ٹھیک ہے ان کے پاس سوچ چ کا فہم تو ہے لیکن آج کل کیونکہ اب ٹھیک تھا تعلیم دی جاتی ہے ہائر تعلیم دی جاتی ہے لیکن بنیاد نہیں سکھائی جاتی
وہی اور اگر ہم دیکھیں گے تو صرف علم ہی ضروری نہیں ہے سارا کچھ ہمیں درسگاہ میں مطلب دیدی یہ بولتی ہے کہ سب سے پہلے انسان کو ادب ہونا چاہیے کیونکہ جس انان میں ادب نہیں ہوگا طریقہ نہیں ہوگا اخلاق نہیں ہ کا علم کسی بھی کے کام میں نہیں مطلب اس کو وہ علم کوئی کام نہیں دیتا ہے کیونکہ اگر علم تھوڑا ہی ہوگا انسان ادب زیادہ ہوں گے نا اس علم اگر ہم رکھیں گے نا ایک انسان کو اس نے بہت زیادہ علم حاصل کیا ہوگا لیکن اس میں ادب نہیں ہوں گے یہاں سے دوسرا انسان ہوگا اس میں ادب ہوں گے لیکن علم نہیں ہوگا لیکن ہمیں وہ ادب والا ہی مطلب پسند آئے گا اس کا ہمیں سب کچھ اچھا لگے گا کیونکہ اس میں اخلاق ہوگا اس کو پتتا ہوگا مجھے بڑے سے قس کس طرح بات کرنی ہے چھوٹے سے کس طرح بات کرنی ہے کون سا صحیح چیز ہے کون سی چیز غلط ہے
ہاں علم اور ادب دونوں پھیلنے چاہیے اور علم جتنا انسان سیکھے اسے اور انسان مطلب خود بھی ن خود کو بھی نالج ملتی ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے
اور یہ تو مطلب یہ ضروری ہے کہ اگر ہم علم حاصل کریں گے میں دینی علم کے بارے میں بول رہی ہوں کہ اگر مطلب یا اس میں بھی جتنا ہم سیکھ سیں گے اتنا پھر ہمیں دوسروں کو سیک کانا بھی چاہیے مطلب کوئی ایسا ہوتا ہے ہم دیکھیں گے کہ کوئی غلط چیز کرا ہے لیکن ہم اس کو بول بول ہی نہیں پاتے ہے کہ آپ یہ غلط کرو لیکن اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط ہے تو ہمیں اس کو بولنا چاہیے کہ آپ یہ غلط
ہاں صی بات ہے
علم سے جو ہے انسان کا ذہن جو ہے وہ کھل جاتا ہے اس کے خیالت بدل جاتے ہیں مطلب اس کھ مطلب ایک آدھیے چ اندھے سے روشنی میں آتا ہے وہ اندھیرے سے اگر ہم دیکھیں گے تو
اور کیا اور پتہ ہے دین کی حفاظت بھی علم سے ہی ہوتی ہے وہ دین کو صحیح تعلیمات کو محفوظ رکھتا ہے اور بدت یا غلط فہمیوں کو دور کرتا ہے عزت و احترام کرتا ہے باقی
صحی بات ہے
غلط اور صحیح میں فرق کر آتا ہے لیکن وہ عم انسان کو یہی سمجھ آتا ہے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے جس سے فیصلے بہتر ہوتے ہیں اب اعتماد میں اضافہ جس سے انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ پر اعتماد ہوتا ہے اور دوسروں کے سامنے اپنی بات اچھی طرح رکھ سکتا
علم سے ہی انسان مطلب جو علم انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو اسی سے وہ روزگار بھی حاصل کر سکتا ہے مطلب ایک تعلیم یافتہ شخص اگر ہم لڑکی کیوں کی بات کرے آج کل میں اپنے ہی دوستوں کی بات کروں گی سارے جو ہے اسی میں ہے مطلب سارے اسکول جاتے ہیں پڑھاتے ہیں وہاں پر پھر گھر پہ بھی پڑھا آتے ہیں مطلب خود تو انہوں نے کیا ہے حاصل جو بھی وہ پھر وہ دوسروں تک دوسرے بچے جو بھی پڑا تھا اس سے ان کو خود کو بھی فائدا ہے اور ان کو بھی اور وہ اچھے سے مطلب اپنا کام کر پاتے ہیں
ہاں اور ایک طرح سے دیکھے تو اپنے گھر والوں کی بیک بون بن گئی ہے کیونکہ تھوڑا بھی جتنا بھی وہ کماتے ہیں اپنی ضروریات تو پوری کر سکتی ہیں نا
اپنے اور وہ وہی آج کل مطلب آپ دیکھو گے کتنی مہنگائی ہے اگر لڑکی کو ہی دیکھیں گے یہ اپنی چیز وہ خود ہی کر سکتی ہے پھر سری جو م مجھے لگتا ہے میں ا اپنی تو سکنی کی بہت کروں گی مطلب اچھے خاصا کماتے ہیں وہ علم سے ہی مطلب یہ تب ہوا جب انہوں نے مطلب خود پڑھایا تھا ان کے گھر والوں نے ان پہ خرچ مطلب کیا کو چھوڑا پڑھنے کے لیے تبھی وہ ایسا کر پاتے ہیں
صحی بات ہے ایک بار ہم دوسرا بھی لے کے اگر ہم نے پڑھا نہیں ہوتا ہمیں کون بتاتا یہ آن لائن کام ہے مثال کے طور پہ میں بول رہی ہوں چلو اس کی جگ ہر مطلب آج تو ہر کسی کے پاس بڑا پنین ہر کسی کے پاس اینڈرائڈ فون ہے نا مگر ان کے پاس تعلیم نہیں ہے بہت سارا ان کے پاس تعلیم نہیں وہ کیا اس
اگر ان کے پاس تعلیم ہوتی نا تھوڑی سی وہ اس کا کتنا فائدہ اٹھا سکتے تھے میں کل یہ بات سوچ رہی تھی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے اتنی اپلیکیشنس آئی ہیں آج کل مطلب جس سے کوئی انسان جس سے انسان مطلب بہت زیادہ فائدہ اٹھا اٹھا سکتا ہے لیکن وہی اٹھائے گا تعلیم حاصل کی ہوگی
ہاں جس نے تعلیم حاصل کی ہو جس نے پڑھا ہوگا جس کو سمجھ آئے گا وہی کر سکتا ہے اب جس نے پڑھا ہی نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا
وہ تو کچھ نہیں کرے گا اس کے لیے ایک ہی بات ہے سارا ہے نا
ہاں وہی ہے نا یا انسان کو اپنی صحت کا خیال دیکھو اب علم کی وجہ سے انسان تعلیم یافتہ ہو گیا اس کو پتا چلا مجھے کیا کھانا چاہیے مجھے کیا نہیں کھانا چاہیے کس کھانے میں
وہ تو سب سے زیادہ ضروری ہے آج کل اگر ہم دیکھیں گے یہ بیماریاں وغیرہ آج کل مطلب اس فون پہ ہی دیکھو آپ کتنے ویڈیوز سارے چڑھا ڈاکٹرز جو ہے آج کل ہمیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے ہمیں فون سے ہی سارا پتا چلتا ہے کہ ہماری لیے کیا صحی ہے کیا صح نہیں ہے کیونکہ آج کل بتایا جاتا ہے کہ کہ کیسے آپ مطلب کیا کیا کھانے کھانے سے آپ ٹھیک ہوگا مطلب جب ہم یہاں سے اس کو بولیں گے کہ ہمیں ایسی پرابلم ہے وہاں سے ہمیں ایسے جواب ملتا ہے کہ انسان سیٹسفائی ہو جاتا ہے
صحیح بات ہے پچھلی باری مجھے کچھ نکلا تھا میرے ما چھوٹے چھوٹے بھائی نے کہا اس کا فوٹو اٹھاؤ چار جی پیٹ پہ ڈالو سیدھے نکلے گا اور سچ میں وہی ہوا بھی میں نے دیکھا انہوں نے کہا یہ کچھ پاس بال ہوگی وہ ایسے گرم پانی کرو ایسا کرو درد ہوگا تو پیرسٹامال کھاؤ مطلب گھر بیٹھے ہی نا ڈاکٹر
انسان کو آج کل مطلب نہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے اب یہ مطلب انسان نا اگر چاہے گا نا کچھ بھی سیکھ سکتا ہے گھر پہ ہی کچھ بھی نکال سکتا ہے مطلب کہیں پہ بھی کوئی بھی چیز اگر ضرورت ہوگی تو
آپ دیکھو نا پہلے پہلے کہتے تھے کہ اب کھانا پکانا لڑکی کے لیے ٹاسک ہے کہاں سے ٹاسک ہے کوئی ٹاسک نہیں ہے یوٹیوب کھولا اور یا یوٹیوب کھولو یا یہ چیٹ جی پی ٹی کھولو ریسیپی پل میں بن جائے گی جی
آج کل کچھ مشکل نہیں ہے کچھ بھی اگر ہم دوائیوں کے بارے میں نکالوں گا یہ ہمیں کون سی دوائی لگی گ یا یہ دوائی کس چیز کو سارا نکالتا ہے
نکلتا ہے نا اور کیا سارا نکلتا ہے چلو مجھے کام ہے تھوڑا اللہ حافظ